ہلو
ہیلو ہیلو وعلیکم السلام السلام علیکم
ہاں ہلو ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام عسے
جی آپ ٹھیک ہیں
ہلو
جی آپ ٹھیک ہے ہیلو
ایک سےین آپ ہولڈ کیجیے گا
ہلو
ہلو ہاں جیے کیسے ہیں آپ
جی آپ ٹھیک ہے
شکر اللہ سنے کی تیاری ہو رہی ہے کہ بس یہھر
اچھا برتن د ہو رہی تھی اچھا برتن کا بہت شور آ رہا ہے آپ کے یہاں سے
ہاں مات لی ہوتی اس کے بعد دہی میں ہی جمانا ہوتا ہے
اچھا
ج جامال پ نہیں ڈالتے کیونکہ میرے بچے د ہی کتا کھانا نہیں کھاتے بال کو ک لاز نہیں ہونا چاہی
ہاں ہیلو
جی جی کہیے
کیا کیا کر رہی تھی آپ برتن
ہاں جی میں نے کہا نا کہ میں برتن دھو رہی تھی بس یہ گھر کے کام سب ختم ہو گئے اب سب کچھ ہو گیا اب خالی تھوڑا بہت کام رہ گیا ہے وہ بھی ا بھی ختم ہو جائے گا جی بس کچھ نہیں خام تو سارا ختم ہو گیا
ہ ہوں
کام ختم ہو گیا
اچھا
آپ کچھ نہیں ہے اب تھوڑا بہت کام ہے پھر سونے کی
ہوں اچھا نماز پڑھی آپ نے
جبشا نہیں پڑی ابھی پڑھنی ہے شام کا پتا ہی نہیں چلتا ہے ٹائم کیسے جیسے بھاگ جاتا ہے یہ ٹائموں کو پتہ ہی ن لت آٹھ کبی گ دس کبڑ گ ارے گیارہ ساڑھے گیارہ بج جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا
اچھا
بالکل بھی پتتا ہی نہیں چلتا
ہوں کیا ایک سیکنڈ ہ
جی ارے پتا ہی نہیں چلتا ٹائم کدھر سے
نکل جاتا ہے
جی بالکل
ہاں بالکل پتا ہی نہیں چلتا کہاں ہاں اب آپ ہو گئی ختم کرری ہو گئی آپ
ہاں جی فری ہو گئی ہے اب خالی نماز پڑھنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے باقی برتن شرتن دھو دیے موٹر سے ٹینکی پ فول کر دی پانی کی دہی بھی جمانے کے لیے رکھ دیا
اچھا
اور کھانا بھی سب نے کھایا کام بھی جاڑو اونچا بھی ہو گیا اب اور کچھ نہیں کرنا ہے مگر گرمی بہت ہے مجھے لگتا ہے گرمی بہت ہے گرمی بہت ہے ہاں جی آپ نے آپ آپ سو گئے سونے کی تیاری کی کہ ابھی نہیں کی
ابھی نہیں سویا ابھی گینم کھیل رہا تھا اور اس لیے بولو تو
گیم آ بہت زیادہ گیم کھیلتی ہو
ایگزٹلی یس
تھوڑا پڑھائی کی طرح بھی دھیان دیا کرو
پڑھتا ہوں میں میں میں صبح پانچ بجے سے صبح کے آٹھ تک پڑھتا ہوں
اچھا
ہاں
پانچ بجے سے لے کر صبح کے آٹھ بجے تک
یس
آپ اتنا جلدی اٹھتے ہیں
یس
او یہ تو اچھی بات ہے یہ تو بہت اچھی اچھی بات ہے کیا آپ اتنا جلدی اٹھ جاتے ہو ہ نماز وماز پڑھتے ہو
جی پڑھتا ہوں بیچ بیچ میں لیکن آ لیکن عادت بنانے کا ٹرائی کر رہا ہوں کم پڑھتا ہوں اوکج میری
مگر یہ اکنیلی پڑھنے والی ب تو ہے نہیں
ہاں تو پڑا کیجیے گا
ہوں
اور سنائیے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے آپ آپ کے دوستوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے
جی ڈیلی ہوتی ہے روز روز
کہاں ملتے ہیں آپ کو ڈیلی
وہ مجھے ملتے ہیں لال بازار میں ڈیلی ایکچولی میرے سارے دوست لال بازر حضرت بل بٹ پورہ سائڈ گئی ہے
اچھا اچھا اچھا آپ کی بیسٹ فرینڈ کا نام کیا ہے
میرا کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ہے
کیوں
میں فیورٹزم میں بلانگ میں ف نہیں میں فیورزم میں بلیو نہیں کرتا دوست
نہیں فورٹز میں نہیں فیورٹزم نہیں کوئی ایک دوست تو ایسا ہوتا ہے جس سے آدمی اپنی ہر بات شیئر کر سکتا ہے اس سے کچھ بھی بول سکتا ہے کچھ بھی سن سکتا ہے وہ بھی اس سے کچھ بھی بولتا ہے چ اس کے دل میں جو بھی ہو
دوستوں کو میرے ماشر چلا میرے سارے دوست سے جو میرے دل میں ہوتا ہے میں سب کو سب کہہ دیتا ہوں
مگر یہ ممکن تو نہیں ہے نا کسی کے ساتھ تو انسان بہت کلوز ہوتا ہے کیونکہ کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جس آد جس سے آدمی بہت کلوز ہوتا ہے وہ اس سے کچ چھپاتا نہیں ہے وہ اپنی ساری فیلنگس شیئر کرتا ہے اچھی بری جو بھی ہو کوئی ایک بندہ تو ایسا ہونا چاہیے لائف میں اور کوئی ایک بندہ تو تو ایسا ہونا چاہیے لائف میں ایک دوس تو ہونا چاہیے ایسا جس سے آدمی کچھ نہ چھپائے سب کچھ بتائی
کچھ نہیں ہے میرا وسے
اور اور وہ دوست ہی ہوتے ہیں اور ایسے وہ دوست ہی ہوتے ہیں وہ فیملی میں نہیں ہو سکتے تا ہے مطلب بھائی بھائی سے یا بہن سے ماں باپ سے ایسے میں دوست ہی ایس سے ہوتے ہیں جس سے آدمی سب کچھ شیئر کر سکتا ہے
اچھا
خہیر یہ آنی اپنی اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کیسا سوچتے ہیں
یس ایگزیکٹلی
اپنی سوچنے کا انداز ہے ضروری نہیں ہے کہ جیسا میں سوچوں ویسا ہی آپ بھی سوچے
بالکل
جی ہاں اور سنائیے دوست تو آپ کا فیورٹ ہے نہیں دشمن تو کوئی فیورٹ ہوگا
دوشمن میرا ایک سچہرا بھائی ہے اس نے میرے ساتھ ایک کا تو بہت برا کیا
کون سا چچرا بھائی
ہے
اس کا نام کیا ہے
نام نہیں بتا سکتا میں ورنہ وہ بدنام ہو جائے گا
اس کیاکی
کیا آتا ایک چیز میں اس سے ایک چیز کیا تھا نہیں بتانے لائق نہیں اگر اس کا نام لوں گا تو وہ بدنام ہو جائے گا
خیر اس نے برا کیا ہوگا تو اللہ پر چھوڑ دیجیے گا اللہ اس سے خود بدلا لے لے گا اللہ جانیے اور وہ جانے ہاں اور سنائیے آپ
آپ سنائیے
ہلو
ہاں بولیے بولیے
کی آواز بیچ بیچ پہ آ نہیں رہی ہے آپ کی آواز ہی بیچ بیچ میں میں نہیں یاادی ہاں آپ سنائے اور میں نے تو اتنا بولا آپ کو آپ کے دوست آپ کے دوست فیورٹ ہے ہی نہیں آپ کا بیسٹ
نہیں ہے نہیں ہے
آپ ہاں جی وہی تو کہہ رہی ہوں مگر ہونا چاہیے بیسٹ سپ کے ہے نہیں آپ نے اپنی سوچ ہے جی آپ کیا کہہ سکتے ہیں
بالکل بالکل بالکل
ہاں جی اور اور سناائی جی
آپ سنائیے کچھ اچھا
کیا سناؤوں اچھا گرمی بہت ہے مجھے گرمی بہت زیادہ ستاتی ہے مجھے
اچھا گھر بھی آازس اچھا
اتنا ستاتی ہے یہ گرم مجھے کہ میں بتا نہیں سکتی
ہر کسی کو ستاتی ہے آپ نے کہا تھا کہ میں سیریلس بہت دیکھتی ہوں آپ کا فیوریٹ سیریل کون سا ہے
انڈین کہ پاکستانی
ا پہلے انڈین بتا دیجیے
انڈین سیریل میں مجھے پسند تھا کیونکہ ساس بھی کبھی بہت تھی جو ہے نا اس کا پہلا ورژن تھ یہ جو آپ سیکنڈ آئے ہے اس کا وہ نہیں پہلا اور گر گر کی کہانی تھا اور تھا ایک کسوٹی زندگی کی
اچھا
ہی دو تین سیریلس تھے اور میں نے کہ کہ نا مجھے زیادہ یہ اچھے لگتے ہیں کامیڈی سیریل
اب کچ زد کامیڈی سیریلس اچھے لگتے
جی جی جی پاکستانی ڈراماز میں مجھے خدا اور محبت پسند ہے اور کامیڈی سیریلس پاکستان کے ہیں سنو چندا چپ کے چپ کے وہ ہوئی
اچھا وہ آپ کو پسند ہے
اوکے اوکے جی اوکے کل بات کریں گے اوکے
نہیں نہیں رکے اب ایک دو منٹ اور رکے
جی نہیں مجھے تھوڑا کام ہے
ایک منٹ رک جائیے بس ایک منٹ اور
اوکے اوکے اوکے کہیے کہی بولیے بولیے کوئی بات نہیں
آپ بتائیے کہ آپ نے ابھی کہا کہ خدا اور محبت مجھے فیوریٹ ہے آپ اس میں کون سا سیزن فیوریٹ ہے کیونکہ جتنا مجھے یاد ہے اس میں بہت سیزنس تھے
مجھے سیزن تھرڈ پسند ہے اس کا
کتن تھر
جی
کیا خاص ہے اس میں
آپ دیکھیے گا پھر آپ کو خود پتہ چلے گا کیا خاص ہے اس میں
اچھا مجھے پھر خود پتتا چلے گا
جی جی جی
ا انڈین میں آپ نے اوکے اللہ حاظ اللہ حافظ
انڈین میں میں نے بولا نا آپ کو میں نے بولا نا
اے کیا بولا آپ نے میں بول رہیا میں دیکھتا کچھ
ارے میں نے بولا نا آپ کو وہ کسوٹی زندگی کے اور مجھے کامیڈی سیریل زیادہ پسند ہے ی نے کہا نا سارا بھائی سارا بھائی ہے کھچڑی تھا سارا بھائی اورور سے سارا بھائی تھا اور ت اب میں بہت چھوٹی تھی شاید ففتھ سکسھ میں پڑھ تھی آتا تھا وہ دیکھ بھائی دیکھ شیکھر سمن کا تھا وہ
اچھا اچھا چلیے آپ کو اوکے ہے کیا حاف اللہ حافظ اللہ
اوکے اللہ حافظ